اکے
السلام علیکم
السلام
جی سب ب
جی سب کھیل
جی تو آج ہم اس نے کردار کے بارے میں تھوڑا خھبو کریں گے
ہاں جی بالکل صحی کہ چلو آپ جیسے اچھا
فرمائیں
جی جی جناب بالکل جیچنا کہ کہ آج ہماری اس نشیت کا می کیسو نیتی کلیدی اور حیاار میں جو انسان یہ سبو روزار ک ہے ن اور آج ہماری تپسلی مط کااناب عادت ہے اشم یعنی اچھی عادت ہے اس نے ایک کردار کی تعمیر میں ان کی اہمیت اور انشان آپ کی طرف سے آواز آ رہی ہے کچھ
جی جی بالکل بکل تو بالکل یہی ہے کہ آج ہم ایسے ہی موجوع پر گفتگو کریں گے جو کہ اس تفصیلی علمان کا کریں گے یع کی عادت حسینا یعنی اچھی عادت ہے حنی کردار کی تعمیر میں ان کی اہمیت اور انسانی تقدیر پر ان کے عجت پررسرت اضرات
جی جی بالکل صحی کہہ رہے ہیں جیسے کہ
ان داناؤ کا کہنا ہے کہ انسان اپنی عادتوں کا مواجہ ہے ہم اپنی عادتیں کون چنتے ہیں مگر بعد میں ہماری عادتیں ہمارا مقدر طے کرتی ہیں اور جناب افسوس اس بات کا ہے کہ آج کا انسان جدیدیت اور سہوولت پابندی کی چاچ میں اپنے اتواروں اور عادتوں کی تی عجہد یعنی کاافل ہو چکا ہے کہ لوگ بول چکے ہیں کہ ایک چھوٹی سی نیک عادت انسان انسان ایک کامی بنا سکتی ہے اور ایک ادنی سی بری عادت پورے بج کو جوالیا گھڑی ٹکل سکتی ہے جناب اس نازک صورت حال پر آپ کے دارش موانا کیا خیالات
بالکل یعنی کہ آزاد دوست حقیقت پسند اور م سکتا سو جات ہے کہ نے جو دراصل ہماری جو باتیں اج رات حسن عمل ہے جو مستقبل دہرائے جانے یہ سب ہماری جس کا لاظم سا بن جاتا ہے کسی دانش مند نے کیا خوب فرمایا ہے کہ ایک اپریل کا بیج وہ کی فصل کاٹو اور کا بیج بو کردار ٹو بات کا بھی جو تو تقدیر کی فصل کاٹو اسی نفسیت پاکیزگی کی ہماری جسمانی توانائی اور ہماری مساراتی جی بالکل بالکل اب آ رہی ہے
آ رہی ہے
تو ان تمام چیزوں کا جو دار مدار اس بات پہ ہے کہ ہمارے کا جو معلوم کیسا ہوتا ہے اور اسی کے بارے میں ہم ان کلیدی احباب کو نہایت گہرائی اور وسیع اب چیزیں کے ساتھ پیش کرنے ہیں جو کہ زندگی کے استقبال برپا سکتے ہیں یعنی کردار کی تعمیر اور حالتوں کا عرب تو وقت کی پابندی اور صبح کے جی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں
جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اگر ہم قاریخ کے جروکوں سے اقوام اور اشخاص کا محاصرہ کریں گے وہ اس دنیا پر نقش چوڑے ہیں تو انہیں ویکتی کی پابندی صبح کے جی کی عادت مرکزی طور پر نظر آتی ہے یعنی کہ اشہادت کی تاثیر اب مشعور کیوں ہے جناب
تو یہی ہے کہ وقت کی پابندی دراصل کائنات کے نظام کی پاسداری ہے سورج اپنے جو وقت کے تلو پر ہوتا ہے چاند تارے اپنے میاد پر گردش کرتے ہیں جب انسان سبح جی کو اپنا سیا بناتے ہیں سے اپنی روح کو سیراب کرتا ہے صبح کا وقت شیر کا وقت ہوتا ہے جس میں زہن سب سے زیادہ پرسکون اور تکلیفی ہوتا ہے جو سب وقت کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے وقت اسے کبھی مخلوج نہیں ہونے دیتا وقت کیی پابندی انسان تک پیدا کرتی ہے جو ہر کامیابی کی کلیدی چابی ہے اس مین گفتگو اور شیرین بیانی
جی جی بالکل صحیح کہ رہے ہیں جناب ایک اور بہت عظیین عادت ہے کہ اس نے تو یعنی اچھی عادت کا سلیقہ اور شیرین بیانی یعنی آج کے دور میں جہاں لہجوں میں تکلیقی اور نفرت کام ہو چکی ہے وہاں اس عادت کا ہونا کتنا ضروری ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا کیا ہے
بالکل یعنی کہ بالکل اللہ کی رحمت ہے اب نے یہ مدا اٹھایا کہ مطلب زبان دراصل انسان کے دل اور ذہن کا جو ہے ترجرمان ہے یعنی اس نے گفتگو اور مدم رفتار میں توازن کے ساتھ بات کرنا ایک ایسی لاجواب عادت ہے یہ دشمن کو بھی عجیب دوست بنا دیتی ہے ہماری کلاس کا جو معیار ہماری گپتگو سے ہی طے ہوتا ہے جو شخص اپنی زبان قابو رکھتا ہے وہ بھی وجہ ہے کہ کتنا ملال اور رنج محبظ رہتا ہے ر الاج کا استعمال کرنا بھی ایک سب کا ہے جو ہاں ماں سرے میں امن آس کی پجا قائم کرتا ہے
جی آپ کی آواز پھر بھی صاف
جی جی یعنی مستقر مزاجی اور ہ عادت کی نفسیاتی چکر اور نہیں آ رہ آتا ہ کہ ریی گڈی کے بارے یہاں پر کیا کہنا چاہتے ہیں
جی بالکل کیوںکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو سے جو آ کر دو چار دن روز کی کوئی اچھی عادت جشن مطالعہ پے شروع کر دیتے ہیں مگر پھر کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں اور انہیں کروات کہ دیتے ہیں عادتوں میں استحکام اور مستقابل مزاجی پیدا کرنے کا کیا سائنسی اور نفشیت جذبہ ہے جناب
یعنی یہاں اس و پوری گفتو کا سب سے باریک اور غیر طلب پہلو ہے یہاں ہمارا دماغ اجب چالک ہے وہ ہمیشہ اس کی طرف بٹتا ہے اس میں فوری طور پر لججت ملی اور جب ہم کسی نئی اور نئے تازق کا آغاز کرتے ہیں وہ دماغ پر رول کرتا ہے جبید تو نقشہ کی کہتے یہ کہ کسی بھی ہم لوگ کو آدر کا درجہ بنانے کے لیے کم سے کم اکیس سے ساٹھ دنوں کی مستقل بغاوتی ہمیں ضروری ہے شے ہم یعنی پگڈنڈی کہتے ہیں اور شروعات میں اں پگڈنڈی تندو ہ ٹنڈ ہو جاتی ہے مگر جب ہم عدم مسممت کے ساتھ روزانہ بنا ناگ اس عمل کو دہراتے ہیں تو پ ڈنی ایکسادہ شہر بن جاتی ہے پھر وہاں عادت کا بج نہیں لگتی بنتی ہمارے وجود کو بے سکتا حصہ بن جاتی ہے اس طرامتی ہی وہ طاقت ہے جو معلوم عادتوں کو جن کارناموں میں تبدیل کر لیر مطالعہ س تو جنکی کے بارے اوپر کیا کہنا ہے
جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مطالعے کی عادت سے قطع تعلق ہونا درصل ذہن کو بنجر کٹنے کرنے جیسا ہے کہ جس طرح جسم کو توانائی کے لیے متوازن کی جا کی ضرورت ہوتی ہے ا چیت طرح دماغ کو روشن رہنے کے لیے مطالعہ قطب کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کتابیں صدیوں کے علم کو حکمت کا نچوڑ ہوتی ہے جناب ویسے ہی جو سب سے رو جانا میں زیادہ گھنٹہ کسی عمدہ کتاب کے متعلق اپنی عادت ا لیتا ہے نا تو اس کی سوچ کا دائرہ بجی ہو جاتا ہے وہ قبض فہمی اور سنکتا سے آزاد ہو کر شابت ہوکش یعنی شاہی و فکر بن جاتا ہے جیس بری عادتوں کا قلم ہی کماؤ اور نئی عادتوں کا آغاز اس کے بارے میں آپ کو
ج جی سبارن اللہ آپ نے کیا بالکل صحیح بات فرمائی ان باتوں کو دل ا کو جو اختتام بک جائے یعنی کہ ان کے بارے میں دیکھا جائے تو یہ ہے کہ ا جن سے یہ اپنی پرانی اور م عادتوں کو ختم کر سکے ہیں اور نہیں آادتوں کو چراغ روشن کر کے کر سکیں ہیں تو ان کے بارے میں کچھ آپ مطلب فرمانا چاہیں گے
جی جی بالکل ہی ایسی کی تد ریزی اورار کک ل کیی کبھی بھی ایک ہی دن میں مکمل تبدیلی کی کوشش نہ کریں کیونکہ اگر صبح جلدی ہوتی دت ڈالنی ہے تو روزانہ پندرہ منٹ پہلےٹ نے کا آواز کرے ہیں نا جناب اور ماہکرات کی تبدیلی یعنی حرادت کے پیچھے ایک ٹریگر ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ کو موبائل کے فضول استعمال کی قیادت ہو تو پڑھتے یا سوتے وقت ہو اسے اپنے سے دور کمرے میں رکھنے کی عادت ڈال لیتے ہے نا جناب اور کہیں کہ خود ہاں
یعنی ہر عالت کے پیچھے ایکٹھے کر ہوتا ہے آپ کو وب کے بالول استعمال آ کی بی عادت ہے تو پڑھتے چھوٹے سمے ہاں دور دوسرے کمرے میں رکھنے کی زیادت ڈال رہے ہیں مارے کا اٹے گا اور آپ خود بخود کے دم توڑ دے گی
جی جی بالکل صحیح کہنے د رہاا کہ روزان رات کو س ہونے شکتے کلور جات کا یہ صاف کریں یعنی کہ ایک پری میں لکھیں کہ آج اپ کس نے ایک عادت کی پاسداری اور کہاں نفش کے یاتوں میں مجبور کی یعنی انسان عادت کو شجیدہ بناتی ہے
بکل بکل ب کہ ہ صلاقت اور صحبت یاد رکھے گی جیسے آپ صحبت ہوں گ ج ویسیے آپ کی عادتیں ا بھیھی ہم تو مطب آج ہم نے جی آج آ دیتے ہیں اور ان کے بارے میں بات کی تو آپ سے بات کر کے اچھا لگا خدا حافظ
خ حافظ